السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ ال اللہ وبرکات ہو جی تو کیا حال ٹھیک ہے آپ اچھے سے گھر پہ سب ٹھیک ہے جی جی بت شکر اللہ کا آپ سنائیے کیا حال چال ہے جی جی جی بس شکر شکر شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے آپ بتائیے باریک ٹھیک ہے
ہاں وہ ٹھیک ہے
اچھا رمیزہ بھی ٹھیک ہے
ہاں وہ بھی ٹھیک ہے ہوزاف ٹھیک ہے آئے کیا ٹھیک ہے
شکر شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے
سنا تھا عائشہ گئی تھی کا کازن کے باس
ہاں مطلب کل تو وہ گئی تھی نا کل نکلی تھی وہ مطلب پتا نہیں میں تو دکان پہ تھا سب وہ نکلی ہوئی تھی مطلب ادھر کزن کے یہاں تو اس نے کیا ہوا اس نے ہاں اس نے کیا ہوا کہ پھر اس نے پتا کیا کیا وہ گئی وہاں پر کل تو پھر وہ مجھے نہیں پتا تھا مجھے ماما فون کرے نو بجے کی مجھے مج ایسا عائشہ نے فون کیا کہہ رہی ہے کہ میں ادھر نہیں رہوں گی مجھے موڈ نہیں آ رہا ہے مجھے مزہ نہیں آ رہا یہاں میں نہیں مانوں گی وہ
ہاں
مجھے آب لینے کچھ ایسے ایسے تو پھر ایسے ہی پھر بول رہے تھے میں نے کو کہ کیا بولتی ہے ادھر بھی مطلب بوا کے یہاں بھی جب گئی تھی تب بھی اس نے مجھے کروایا تھا شام کو کتنے نو بجے شاید لیکن آٹھ بجے میں نکلا تھا پھر وہاں سے آیا تھا تو وہی تو اسی لیے پھر مطلب اس نے بولا پھر بابا کو بھی بولا تھا تو پھر بابا نے کہا تھا مجھے کہ صبح سات ہی بجے نکلو کیونکہ پھر دکان اتنا ہے کہ جلدی آنا پھر دیکھیے یہی ہوتا ہے نا آپ کیا کریں گے تو بابا کہہ رہا تھا کہ صبح سات ہی بجے نکلو کہہ رہا تھا نہیں نکلو سات ہی بجے ہاں ہوتا تو اس کو لے کے آؤ مگر یہی اسی کو بولتے ہیں یہ چل رہی ہے نا یہاں وہ دادا کی جی چلتی ہے نا گھر پہ ہ اور جو دو کمانڈنگ آفیسرس ہیں ہاں اسی لیے تو وہی تو ہے ہم ایسے کرتے تو ہمیں پڑی ہوتی چپات یہ پھر کون بولتا ہے جانی کو پھر کون ہوتا ہے یہ بڑی خطرناک وہ چل رہی ہے اس وقت پالیسی چل رہی ہے ان کی زبردست پھر تو مجھے لگتا ہے میں نو بجے نکلا نو ساڑھے نو گھر سے نکلا ساڑھے نو ہاں دس سوا دس تک وہاں پہنچا پھر وہاں پہنچ کے مجھے وہ بول رہی ہے کہ نہیں اب تو آپ اب کیوں آئے ہاں بائک پہ اب کیوں آئے میں تو اب رہی تھی تو میں اس کو ہاں اب کہہ رہے اب کیوں آئے میں تو اب یہی تھی تو اب نہیں آنا تھا آپ کو بس مجھے فون کیوں نہیں کیا ہاں تو بس میں نے مجھے کیا مجھ لگاات نکلے ہوتے تو مطلب ایسے ہی پھر وہ بھی کہہ رے کہ نہیں ت پھر آخر میں م نےش کوک اگر میں خالی ہاتھ گھر گیا نا تو پھر مجھے لگتا ہے مجھے گھر سے ہی میرا باپ نکال دے گا ہوں ایک تو ایسے مجھے نکالا تو
اب موڈ آیا تھا بیٹھنے کا
ہاں اب آیا موڈ بیٹھنے کا کہہ رہے ہے کہ مجھے ایک دن لگتا ہے نا اڈیپٹ ہونے میں بس پھر کیوں کرتی ہو فون روتے روتے کچھ وہ مجھے گھر پہ بولا تھا نہیں نکلو وہ روی ہوگی کچھ کچھ ہوگی اس کو نیند نہیں آتی ہے کچھ وہ یہ تو پھر اس کو میں نے ایسے ہی بولا پھر نکلی اب تو آ طرح سے بھی بولتی ہے نہیں مجھے واپس چھوڑو مجھے نہیں جانا ہے اد گاروار چھوڑو مجھے واپس م دماغ بڑن کیا وہاں سے دماغ ٹھیک ہے کہ کیا کبھی ایک بات کبھی دو بات ہے پھر کیا پھر میں نے اس کو گھر لایا پھر گھر پہ ہی بیٹھی تھی وہ کھیل ول رہی تھی گھر پہ ہاں اصلی پہ وہی ہے اصلی میں ایک بت کیا تھا
نہ ایک یہ یہاں سے جاتی ہے نا کہیں
سیسیی کو آنا تھا ادھر کیونکہ ان کو کالو کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو تب تک مھ چیسی آئے گی گار پہ تو اس کا ارادہ تھا کہ میں اس کے ساتھ اس کے سھ چاڑوں گی پھر وہاں آؤں گی خان من پر سیسیی کا پتا نہیں اب آئے نہیں آئے گی اس کاب پورا پتا نہیں ہے تو وہ آئے گی نہیں آئے گی تو اس وجہ سے وہ بول رہی تھی کہ میں گانا گھر کی ہو جاؤں گی میں گھاٹ کی ہ اسی وجہ سے وہ تھوڑا دمل میں آ گئی آخر تو اس کو مطلب کام تو آپ کے ساتھ ہے نا اس کو یہی ہوتا ہے سر
کو میں نے بولا تھا جواب کوئی مسئلہ نہیں آپ کو اس نے بولا کل مجھے نہیں یہاں نیند آئے گی وہ یہ مجھے مان نہیں لگ رہا ہے میں نے بولا کوئی بات نہیں آپ شام کے ٹائم گئی وہاں کوئی مسئلہ نہیں کل جب صبح سویرے آ پٹھو گن بہر کا یہ نظارہ دیکھو گے آپ کو خود اچھا لگے گا پھر ہو تو ویسا ہی ہے
ہاں وہی تو میں وہی کہہ رہا تھا نا اگر اس کو لگا تھا مان پھر فون کرنا تھا نا اگر فون کرنا تھا اس کو تو بولنا تھا کہ وہی تو بولنا تھا کہ نہیں آ نا ہمیں بھی کیا کرنا تھا میں مجبوری نہیں تھی مجھے ہاں مجھے اتنے کام سے گھر سے میں نے سب چھوڑ کے پہلے اسی کو لینے گیا اگر بولتی تو مجھے کیا مجبوری تھی جانے کی میں تو گھر پہ ہی بیٹھا تھا اچھے سے وہ اتنا مطلب یہ ہو گیا نا اتنی گرمی تھی نا راس تم اوپر سے اتنے گرمی میں جانا آنا اور ٹریفک جیم اور کم سے کم پچاس ساٹھ کلو میٹر کاٹنا ادھر ادھر وہ پھر بڑا ہی یہ ہو جاتا ہے نا اس میں کیا تھا اس کو سیدھا بولنا تھا خالی کہ نہیں میں بیٹھوں گی مجھے اب آنے میں نے ہم کہتے ٹھیک ہے ہاں م آا آ جؤ بیٹھوں گا جی اچھا جو کیا جب گئی تو بیٹھو اس میں وہ گئی ہی نہیں ہوتی ابھی تو واپس کر رہی ہے فون تو پھر ایسے میں نہیں بیٹھ کیی ہاں وہ یہھرو وہی کرتی رہتی ہے اور بتا ہوا پھر کیا اس نے کیا بولا ایشا نے آپ کو ہ تو
یہی بولا کہ نہیں مجھے اب ب آئے گا م میں نے ماما کو فون کیا مجھے کل سویر بیا آئے گا
ھ
میں نے بلاائش چھوڑو مت کرو ان کو تنگ کوئی بات نہیں جب صبح سویر آپ اٹھو گے باہر کھیلنے جاؤ گی کوئی بات نہیں آپ دیکھو آپ کو اچھا لگے گا
ہاں ٹھیک
بولا ہاں ٹھیک ہے پھر مجھے کہاں پتا ہے اس میں سچ میں آپ کو بولا ہے کہ نہیں آ جاؤ تو
بولا نا اس نے مجھے آگتا ہے دس بجے فون کیا اس نے پھر سے شاید انہوں نے جب کھانا وانا کھایا تھا اس کے بعد اس نے فون کیا کہ میں نے ایسا وہ مجھے کل آنا کچھ وہ بابا کو نہیں بولنا وہ مارے گا گا وہ نہ دکھتے ہ تو اس نے بولا نہیں اچھ لکٹ بچن خطر ہ تو اس نے بولا پھر مطلب ایسے کہ مجھے اکال لینے آنا میں نہیں مانوں کہ کچھ وہ یہ اوپر سے پھرموشنل بلیک میل کیا ہاں ہاں گھر تو اکیے ہوگی دان آدی کے سات وقتوگی بیٹھی ہوگی پ ہ ہ اب وہی تھوڑا ان کو وہیں پرار کھیلیں گے آپس میں وہ کیا کریں گے
ہاں ٹھیک ہے چلو یہ بھی اچھی بات ہے دانیہ دانیہ بھی وہاں اکیلے ہے تو
ہاں ہاں وہ بھی ہے
ہاں
بھی اچھی بات ہے اور بتاؤ
بس شکر اور
ہوں اچھا ہاں ہاں ابھی میں ابھی کھا ڈھائی بجے تین بجے کھات تھا میں
اچھا ٹھیک حزیف ٹھیک ہے
ہاں وہ بھی ٹھیک ہے چل رہا ہے وہ بھی چل رہا ہے کیا کس کا گھومنے کا ارے کیا گھومنے سے تھک گئے تھے یہ دو دن تک مطلب ہوش ہی نہیں آ رہے تھے کہہ رہے تھے کہ اتنا ہم تھک گئے سب کہہ رہے تھے ہم تھک گئے سب کہہ رہے تھے سب ہ ہاں ہاں نہ نہ پٹ ہاں سب نے بولا تھا کہ مزہ آئے گا یہ
اچھا ٹھیک
چ ڈا سات زین کار تو وہی میں کہہ رہا ہوں یہ ہاں سب بول رہے تھے پھر کہ مزا آیا سب ان میں سے بول رہے تھے کہ مزہ آئے مگر پھر تھکاوٹ وجہ سے وہ تھے اوپر سے مجھے کیا تھا کہ مطلب جس دن مطلب آئے نا شام کو کتنے بجے دس دس ن دس نو دس بجے آئے صبح کو مجھے سات ساڑھے سات واپس نکالنا تھا میرا میچ تھا پلوامہ سائڈ سے تو پھر میں آٹھ سات ساڑھے سات آٹھ بجے ہاں آٹھ بجے میں گھر سے ہی نکلا صبح کے
ٹیک یہاں کیوں نہیں آئے پھر
ہاں نہیں وہ وہی سے مجھے جانا تھا نا مطلب ادھر سے وہاں سے پھر خان منھ سے کہاں میں اترتا آٹھ بجے پھر جایا تھا مجھے وہاں سے پان چوک سے جانا تھا جب توک گھر پہ آئی لڑکی وہ اٹھانے اپنی گاڑی میں تھے نا تو اس کیا بولتے شرم بھائی سے سے نکلے پھر وہاں سے بھی میں دو تین بجے آیا پھرتارا دکار پھر دوسرے دن بھی آ پہ پیسہ ملب کل اس دن بھی صبح آٹھ نو بجے نکلے تو اس وجہ سے تھک گئے تھ نا بہت اور آجب نیند کرنے کا سوچا میں نے آج اس نے کیے بس بس بس ہاں اس نے بھی صبح کتنے چھ سات بجے اس وقت بھی اٹھے اس وجہ سے بھی اب کیا کریں گے ہاں وارکا تو ٹھیک جس کو کیا وہ ایک ایک چیھے دے رہی تھی یہ بت بھی ایک ایک وہ کر رہا تھا
آپ کو بیٹھنا تھا آج رات کو وہاں ہی
کام ہے نا یہاں پر ابھی دکان پہ نکلنا تھا کام تھ نا ہاں اصلی مجود کام تھے اور مجھے تھوڑا کام آاملہ چیز ہی دو ت لاے جا رہا تھا ہوں اب دیر ہو گگئی ایک بج گئی وہیں سے تو پھر کہاں جا پاتا میں
پھر اب سی سی کا پتا نہیں وہ آئی کہ نہیں
شیشی کا تو پتا نہیں اگر ڈاکٹر کے پاس اترے ہوں گے تو آئے گی اگر نہیں اتر ہوں گے تو تو نہیں آئے گی
اچھا اترنا ان کو کیوں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے
کالو کالو کو جانا ہوتا ہے نا وہ کچھ اپنا اپنے ڈاکٹر کے پاس
اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک عاللم کو کیا وہ تھاا
عالم کو اس نے اسکوٹی لائی تھی نا انہ نے پرارسو تو اس کا وہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ مطلب اس کی ٹانگیں وانگ تھوڑی چھل گئی تھی وہ ہے نا پل ہے نا ہاں یہ ایسے ہی چلاتے ہے نا نہ دیکھتے ہیں نہ آتی ہے نہ کچھ چڑھ گئی اور چلائی
ہ اب زیادہ لگی ہے
ہاں تھوڑی چھل گئی تھی بازو اور ٹانگ ہاں وہی نا باز اور ٹانگ چھل گئے تھے تھوڑے دونوں بہت ٹھیک تو اس وجہ سے پھر ایسی گھر پ مطلب پھر ڈریسنگ کرنے بھی آئے تھے ایک دو بار وہ منصور کے پاس شار مجھے نہیں پورا پت ہے
اچھا
ہاں تو تو چلیے ہمارا وقت اب اختظام ہوتا ہے
چلو
ہاں تو میں آپ کو ابھی ہاں آپ ابھی فری ہو نا ہاں چلیے میں آپ کوبھی بتات ہوں ہوں
ہاں اللہ حافظ اللہ حافظ